ہ لو
ہیلو
ہ میں
ہاں بتائیے آپ کیا کر رہے ہو
کر رہے ہیں آپ
کھانا کھایا ٹائم نوٹ کرو دس منٹ تک بات کرنی ہے نا
ادک تھ تھاؤ دہن منٹن فون یہت کن ت یہتھے کنی ہی فون دہن منٹن
بہت کرنی ہے کیا بولتے ہو ایسے ہی فون رکھو بات
اس کو بات نہیں کرنی یہ فون ایسے ہی آن رکھنا ہے دس منٹ
دس منٹ ایسے ہی مار رکھنا ہے چلو دیکھے گ
نہ سل تھا دہن منٹ پ وچ دکھوٹیک ہے
دس منٹ بعد آپ وہیں سے کاٹو گ فون
اد ٹھیک مگر وج سے توتے آ بشیر دندرو کیی بیٹی کوب آ بشیر دندر کیی بی اور بشیر دندرو کی بیٹی کو بولنا مطلب یہ اس میں کیسے یہ کرنا ہوتا ہے
ایسے ہی کہنا ہوتا مجھے بولو نا کل ایک لڑکی نب اور آئمن نے جس نے مجھے یہ بنا کے پہنےے دیا جس نے مجھے بولا نا کیا کرنا ہے اس نے مجھے بتایا کہ آپ کو دس منٹ کال کرنی ہے کسی کو وہاں سے اس کو بھی آئے گے ایٹی روپیز آپ کو بھی آئے گے دن میں آپ کو دس ٹسک کرنے جتنے ٹاسک آپ کو آئے گی کو اتنے آپ کو کرنے ہیں مگر دس دس منٹ آپ کو بات کرنی ہے بات کرنی ہوتی ہے اس میں فون ایسے ہی نہیں رکھنا ہوتا ہے
بہت بڑھیا بات
کیا کیا کھایا
نذیر صاحب کو بولا تھا تھا نا کریڈ کا کریڈ کا کیا بولا اس نے
اس نے بولا سیونٹی روپیز کریڈ
اس کو اس کو بولو ففٹی ففٹی فائیو تک دے گا تو رکھ وہیں پہ اب آپ چلاؤ نا کچھ سکیم آپ رکھو نا فی الحال کریڈ ایک دو سو دے دو فی الحال میں وہ لیتا ہوں
اس کو نظر ہے نا ہمیں کتنے ہے آنگن ب
اس کو بولو نا پھیلے میں نے دو سو بھیجے اس کو بولو پہلے دو سو بھیجے میں نے
اور کیا بولتے ہو وہ خطرناک ہے اس کی نظر اس کو نظر چارو ترف ہوتی ہے آپ کو پتا ہے وہ بندہ کیسا ہے
اس کو اس کو بولو نا یہ کیا کہتے میں بولوں گا پھر بشیر پا کو بولوں گا کریٹ دو سو چڑھا ادھر پچپن روپے پیسہ دوں گا
تمہاری کسم اس نے نہیں مانا اس کو میں نے بولا تھا کہ اب تھوڑا کم کچھ کرو اس نے بولا نہیں
ا خود بھولے گا پھر آنے تو وقت پھر بولے گا خود ہی کریڈ لے جاؤ
آنے دو وہی وقت
ا ت رکھو رکھو فون ایسی یہ خود یہ کال پروسس ہو جائے گی
چلو ٹھیک ہے
ماما مجھے بھی تھوڑا کھلانا میں بھی کھاؤں گا تھوڑا ہاں بولو ننک بول رہے ہیں بولیے بولیے
ابھی آذان ہو رہی ہے
ج زانورور
اب کیا بنے گا مجھے کال آی کال میں ریسیو کر سکتی ہوں
ہاں ہاں کرو کرو نہیں نہیں ابھی نہیں کرنا ریسیو نہیں نہیںاں سے کٹ ہو جائے گا ن نہیں ہوگا بیٹا نہیں ہوگا نہیں ہوگا دیکھتے ہیں کیا ہوگا کےسی بات کر رہی ہے اسی کے ساتھ کال چل رہی ہے نا آن لائن دیکھتے ہیں آپ کیا ہوگا
چلو کرو آپ بھی ا ڈاؤن لوڈ پھر دن بھر ہم بی بی اور میں کریں کہے باتیں
ٹھیک ہے بڑھیا ہے
ہاں
کرے گی وہ بھی ڈاؤن لوڈ اس کو فون میں بھی اتنی اسپیس ہے نہیں اس کو پہلے کچھ اس میں ڈیلیٹ کرنا ہو
اس کو کیا سپیس اس میں کیا سپیس ڈھونڈنی ہے ایسے ہی بات کرنی ہے اس میں تھرو آتا ہے آپ کو اوپر سے پیمنٹ خود دیکھنی ہوگی کہ پیمنٹ آئے گی اس میں پھر آپ کو وہ ٹرانسفر کرنی ہے اکاؤنٹ میں
ب ٹییک
کل میری فرینڈ نے بولا وہ وہاں پر رہتی ہے اس نے بولا مجھے سولہ ہزار آئے مہنے کو اس نے بولا میں نے تین چار دن لگاتار کال کی میں نے تین چار دن میں ہی پچ ہزار کم آئے
بہت صحی خالی کالزی آ رہے ہیں اور
ہاں کالز کرنی ہے اسی کو بولتے ہیں نا ٹاسک دن کو آپ کو دس بار آئے گے دس ٹاسک اگر ایٹی روپیز کر کے کرو
اور نہیں کرائی اس کو ہوں
ل م
بی بی گئی پھر ڈاکٹر کے پاس فلورانس
میں نے بندے کے ساتھ بات کی اس نے بولا میں نمبر لکھاؤں گا
ہاں
میں نے بندے سے بات کی اس نے بولا میں یہشن منجو ت پس نبر
آپ نے اس میں ڈاؤن لوڈ اورد کی کیا آ کہ انگلش ٹرانسلیشن کیا کیا آپ نے
اچ ہ میں تھو کوشر لینگویجتر
ج
ک پھا
ہاں بولو
بچے لوگ کن
میرے گھر کے لوگ
بچے لو بچے لو
بچے لوگ ایک دکان پر ہے دوسرا بابا کی ہیلپ
بالکل بالک جلد پ
بلے کو کچھ کام تھا آج وہ آج نہیں آیا تھا
نہ آصل گز
آپ کس بارے میں مزہ بولتے ہو آپ نے کیا پکایا ہے
یہ دیدی نے بنایا ہے یہ یہ مطلب حض کھان مٹ نال دیج
مٹن کی حاضری بنایی اچھا کیا
آپپ سک کر
ٹائم بھی کرنا نوٹ کتنا ہو گیا ٹائم
کاات کرار م
ہہ کل سے بی بیی اور میں کرے گی باتیں بیو کو بوولنا مغذ دماغ کو رات کو ہی اچھی طرح رکھنا تندرست کل دن ہم باتیں کرے گیا پیسے کمائے گی
اب کرنا ری بو کہا نہیں آیا کا
آ
بوبا کی ہ نہیں
نہیں میں گھر میں بیٹھی ہوں
مٹر گس بیی خراب
کل سے فرسٹ محرم اسٹارٹ ہو جائے گا نہیں ہی کل سے فرسٹ محرم اسٹارٹ ہو جائے گا اسلامک سال نیاب کل آئے گا
- آپ اس کو پوچھو گاؤں گ ج نا ک
تو بولا نا اس شپ کے بارے میں ہاں
اس کو بتاؤ کتنے ٹائم تک فون آن رکھنا ہوتا ہے
دس منٹ دس منٹ اس نے بولا نا مجھے دس دس منٹ کےٹاسک ہوتے ہیں
ہوں
آپ جتنے دن کو چاہو اتنے ٹاسک کر سکتے ہو جتنے آپ کو آگے سے مگر جس اس نے یہ ایپ وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا ہوگا آپ اسی کے ساتھ بات کر سکتے ہو جس کو ایپ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگا آپ اس کے ساتھ بات نہیں پھر آپ کو پیسے نہیں آئے گی جب وہاں سے بھی ہوگا اس کو ایپ ڈاؤن لوڈ اس کو بھی پیسے آئے گ یہ آپ کو بھی پیسے آئے گے سیراگر دس لوگوں کو بھی یہ ایپ ڈاؤن لوڈ ہوگا ان کے ساتھ اب دن میں ہر ایک کے دس دس دس منٹ بعات کرو گے ان کو بھی پیسے آئے گے آپ کو بھی پیسے آئے گے
صحی بات
کتنے منٹ ہو گئے
مس پا
ج جی کیا ہوگا ہاں ہم بھی بناتے ہیں نا ہزری کھاتے ہیں پھر
اوراں ج
اور میں نے بنا کے رکھیے فریج میں اکیلی ہونا کی ایسے کاؤ گی جب بچے بھی ساتھ ہوتے ہے سب کھاتے ہیں پھر مل کے یا تو ہم صبح کھاتے ہیں سارے مل کے یا تو شام کو
ایک بچے میں سے کسی کو فون کرنا تھا درل
ہاں ابھی آئے گا آئے گا پونے دس تک ہو گئے
س سھا ہ
اوکے اب دیکھو گی میں پیمٹ آئی کہ نہیں اس
پانچون منٹن و
کٹ آف
ہوں چلو کاٹو ٹھیک ہے